ولکم
اورر بتاؤ کیسی ہو گھر پہ سب اچھے ہیں امی ابو
آپ کی امی ابو اچھی ہیں
ہاں ہمارے امی ابو بھی اچھے ہیں کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں
اچھا کھانا کھا لیو
ہم
اچھا ہم بھی کھانا کھا لیے ہیں خانا خاکے کھانا کھائے وہی دال چاول سبزی کھائے ہیں
کچھ آتے بنانے
ہاں آتا ہیں نہیں بھائی دال وال چاول سب کیا
سبزی آتا ہے بنانے
ہاں آتا ہیں سبزی بنانی آتا ہیں
اکیلے رہتے ہو
اکیلے میں امو ابو کے ساتھ رہتا ہوں لیکیں امی ابو مط ام امی ابو ہیں نا امی ابو
بولے ہیں کہ تم بھی سیکھ لو کیوںکہ اگر کہیں جانا پڑے کہیں بھی تو بنانا تو تمہیں ہی پڑے گا اسیی کی وجہ سے سے ہم سیکھ لیے ہیں اور بنا اپنے سے بھی بنا لیتا ہوں لیکن امی ابو نہیں رہتے ہیں تب کہیں جیسے ماما کے گھر چل گئے ہیں یا دوسرے کے کہیں چلے گئے تب تو اپنا سے ہی کھانا بنانا پڑتا ہے کیونکہ میری چھوٹی بہن ہے نا وہ تو بولتی ہے بھائی پہلے تم ایک کام کرو گے تو میں ایک کام کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا
ہاں وہ بولتی ہے اگر کھانا بنانا ہیں تو اس کو میرے کو کیا مب برتن ہے نا اس کو دھو کے دینا پڑے گا تبھی وہ بنائے گی نہیں
ہم اور سب سے ہارڈ نہ برتن ہی صاف کرنا ہوتا ہے
کیا بھای وہ وہ کرنے کا من نہیں کرتا ہیں
ہم کھانا تو میں بھی بنا لیتی ہوں بٹ اسے صاف کرنا بہت ہاٹ رہتا ہیں
ہاں میرے کو بھی وہی سب سے ہٹ لگتا ہے بولتا ہے کوئی مجھے کوئی صاف کر کے دے دے تو میں تو بنا ہی ہوں گا
ہ
لیکن کیا کریں پھر بھی کتنا بھی تھوڑا دو چار باتیں ہو جاتا ہے اس کے بعد تو بنا کرتی ہے ہاں بس ا
اپ کی بہن کو سب سے زیادہ کت بنانان ہے
تھا اس کو اتی ہے بنانے سب کچھ بنا لیتی ہے
مجھے بھی اتا ہے با تو سب چیز میں اتا ہے
اچھا مطلب کنا وغیرہ یہ سب تو بنا ہی لیتی ہوگی نا
نارمل چیز
او کوئی بات نہیں چیز تو بنانا ہے اور دوسرے کیا بنانا ہے کیا
گیم پسند ہے
ہاں گیم پسند ہے ہ تو ہم تم کو میری خیر کرتا ہوں جو وہ تو موبائل فون میں ہو گیا اس میں کھیلنے والا گیم ہے وہ بھی پسند ہے اور دوسروں نمبر پہ ہےجو میں
جیسے اؤٹ ڈور گیم میں
بیٹ بال
میرے کو سب سے بورنگ وہی لگتا ہے
سبسی بورنگ نہیں نہیں نہیں وہ تو میرے کو اچھا ہی لگتا ہے بیٹ بال سب لڑکی
نہیں مجھے نہیں مجھے بیڈمنٹن سب سے اچھا للاگت کہ اور کرکٹ سب سے بورنگ
ا کوئی بات نہیں سب کا پسند ایک جیسا تھوڑے ہی ہوتا ہے
ہم
ہاں سب کا پسند ہے کہ جیسا ٹھوولے ہی ہوتا ہے سب کا الگ الگ ہوتا ہے
ابھی آپ
ابھی ہم آئے ہیں تھوڑا کیا بتا ب گھر کے جسٹ پیچھے ہوں
اچھا تو گھر کے پیچھے ہوں
ہاں مطلب ہاں گھر کے پیچھے ہے تھوڑا ٹہل رہا ہوں۔ کھانا کھا کر تھوڑا ٹہل رہا تھا۔
ہممم بٹ بھی تو بہت دھوپ ہے۔
ہاں دھوپ تو ہے مگر وہاں پہ چھاؤں بھی ہے کیونکہ یہاں پہ۔۔۔۔ سب کچھ رکھا ہوا ہے یہاں۔۔۔۔ آپ تو سمجھ ہی گئی ہوگی کیونکہ۔۔
ہاں۔
ہاں۔ یہ بتائیے آپ کہیں کبھی گھومنے گئے ہیں آپ کبھی؟
نہیںائ
او کوئی بات نہیں آپ بتائیے کون سےی ورگ میں ہو
میں الیونتھ اس بار جاؤں گی الیونتھ میں
اچھا اچھا بات ہے پڑھائی کرنا چاہیے پڑھائی کرنا ہے یا نہیں
کرنا ہے ہے
ہاں پڑھائی تو کرنا ہی ہے اچھا بات ہے کیا بن آگے چل کے کیا کرنا ہے اگر ت ج ہم چے بالے ہاں د کیا
ابھی میں نہیں سوچی ہوں
او ہو ہو
میتھ کیسا لگتا ہے آپ کو
تو میرے کو سب سے اچھا لگتا ہے می
ہ سب سے بورنگ
تو فیوریٹ ٹیم ہے تھ ا ہاں سچ میں
اچھا
میں تو فیوریٹ ہے لیکن میںت کو نہیں لیا ہوں اپنے ورگ میں کیونکہ میرے کو دوسرا کام میں جانا ہے اسی کی وجہ سے میں میتھ نہیں لے آؤ
ہوں اچھا
کیونکہ جس میں وہ لےوں گا نا تو اس میں وہ جو میں سوچا ہوں وہ نہیں ہو پائے گا اسی کی وجہ سے میرے کو میتھ کو لینا پڑا لیکن نیکسٹ ٹائم میں مین میں میرا بایولوجی ہے جی بھیا
میں تو سب سے بورنگ رہتا ہے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے اس میں
نہیں نہیں میں تو میں جہاں بتاڑ کے کوچنگ میں ن وہاں کا تو میں کیا ہوتا بتاا کیاگلش کیا بولی وہ؟ کیا سمجھنے کے لیے؟
انگلش اچھے سے سمجھ لیتے ہو؟
نہیں انگلش تو سمجھ لیتا ہوں لیکن پھر بعد میں بھول جاتا ہوں۔
نہیں میں سمجھ لیتا ہوں۔
انگلش سمجھ ا۔۔۔
ہاں جو کچھ ہاتھ۔۔ کہتے ہیں نا اسی میں کنفیوزن ہو جاتا ہے بس۔
اچھا مطلب سنو نا میرے کو انگلش اتا ہے لیکن اس کو میں پڑھ دوں گا لیکن اس کا جو ہندی ہوتا ہے نا میرے سے وہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ہندی۔
ایسا نہیں ہے میں سب کر لیتی ہوں۔ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔
تھوڑا بہت ہمیں اتا بھی ہوگا لیکن میرے کو ہ پڑھ دوں گانا انگلش تو ہے کتنا بھی ہارڈ ہوگا اسے میں پڑھ دوں گا لیکن اس کا کوئی ہندی پوچھ لیتا ہے کوئی ہوتا ہے نا جو پوچھ لے گا ایسا ہی۔۔۔۔۔ بس اس کا ہندی ہی نہیں اتا ہے میرے کو۔ اتا ہے لیکن پورا کا نہیں۔ تھوڑا موٹا کا اتا ہے۔
میرے کو بھی اتنا اچھے سے نہیں اتا ہ۔ پہلے میں تھی نا۔۔ تھی تو یہ سی بی ایس سی۔۔۔
اچھا۔ تب تو اس میں تو انگلش میڈیم سے ہی پڑھائے گی۔ اچھا۔۔
تو میتھ کا بہت اچھا چیز رہتا ہے جو ہندی میں رہتا ہیں۔
ہاں ہاں۔
ہممم جلدی سمجھ ہی نہیں اتی۔۔
اور بتائیے؟
سب بڑھیا ہے۔ کھانا ابھی بناتے ہو رات میں یا امی ابو بناتے ہیں اپ کے؟
او او مطلب تم پڑھائی کرتی ہو۔
ہاں میرے سے کھانا۔۔۔۔ نہیں بنتا ہے۔
اس میں زیادتی بنانے جب امی ابو نہیں رہ تی جی یہ تو میں بنا لیتی ہوں
اچھا امی ہمارا بھی وہی اتراتے ہیں تو وہ بناتے ہیں نہیں رہتے ہیں تب تو کیا بتائیں اپنے ہی بنانا پڑے گا دوسرا کے اپشن ہے کہیں چلے جاتے ہیں تو ایسی کوئی فرینڈ ہے دوست تو ہیں اپنے دوست اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا لگتا ہے اپ کو
بہت اچھا لگتا ہے
اب اس کے ساتھ کچھ سمے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کون سے میں بت جاتا ہوگا اپ کو دوست کے ساتھ کتنا بھی رہیے گا اتنا بات کچھ بھی کری پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کے ساتھ
ہاں وہی تو ہے
اپ کی مسلم فرینڈ ہے
ارے جی ہے نہیں
ٹھیک
ہاں لیکن ہے نہیں
ارے نہیں کارن دوسرا کوئی کارن ہو گیا ہے بس یہی بس دوسرا ہو گیا چلو اچھا ہے کیا کر رہی ہو ابھی
کچھ نہیں
اپ کا اواز تو بہت اچھا ہے مگر
تھینک یو
ہہ اپ تو اپ کی فرینڈ کا کیا ہوا
فرینڈ کا
ہ
اس کا کیا کچھ نہیں بس چلی گئی
تو فرینڈ تھی نا چلی کیوں گئی
اچھا دوسرے جگہ چل رہے ہیں
ہا ںسمجھ میں نہیں ا رہا اپ کو کیسے بتاؤں میں
جیسے ہی ویسے بتا دو
شروع سے بتاؤں گا تب تو بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا
نہیں بیچ میں سے بتا دی ہے جتنا سمجھ میں ائے
اچھا چلیے ٹھیک ہے تو پھر بعد میں بات کرتے ہیں اپ سے
ٹھیک ہے